ہلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان بوولے نا بھائی جان کیا حال چال
سب خیریت ہے اپنا بتائیے
ہاں بھائی جان میرا بھی سب خھریےتا بھائی جان ویسے چاند چلتا ہے یا بادل چلتا ہے
یہ بھی تو ہم کنفیوز ہے اسی میں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے بھائی جان ہم کو لگتا ہے بھائی جن بادل چلتی ہے
ہاں بھائی جن بادل ہی مطلب ہٹ رہی ہے تو چاند دکھ رہی ہے صح بات پھر یہ جووریا ہو گئے ب ج نا
جی
بادل ہٹ رہی ہے نا تو وہی چاند د صحی بات ہے بھائی
کھانا وانا کھا لیے
نہیں بھائی جان ابھی نہیں کھیا ابھی تو چاکلیٹ کھا لے بھائی جان کی نیند نہ ہے
امیمی ابو کہا لے آپ کے
جی بھ جان امی جان ابو جان کھا بھی لی اور سو بھی گئی بھ جن ابو جان میچ دیکھ رہے ہے بھ جان وہ میچ کی دیوانے ہے
جی
آج ان کا ریچارج بھی ہو گیا ہے بھائی جان ہم ہی کیے
اچھا
کیا کھی جگہ بائی جائے کرنا پڑتا ہے کیا
اب اب ہم اب ہم لوگ بائی جان بڑ ہو رہے ہیں تو دھیرے دھیرے ذمہواری لینا پڑے گا اپنے سر پے
یہ تو صحی بات بول نہیں ب بھائی جان تو ہم بھی کافی کر دیے بھائی جان اب تھوڑی بہن جانے کے لیے بن جانے کے لئے مطلب کہ اچھا چیز خرید دینا ہے کچھ اور تھوڑا امی جان کے لیے بھی کچھ ہاں بھ ہمیں جان کے لیے بھی کچھ خریدیتےینا وسے ابو جان تو کافی ام جان کے لیے سوچے تھے موبائل خرید دے تو امی جان ہی منع کر دیے تو اب ہم کیا کر سکتے
ہاں جو پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا موبائل ابائل میں شوق نہیں رکھتے ہیں
ہ ہم بولے ہیں کہ ان کو خرید دیں گے بھائی جان تو وہ خود ہی مطلب کہ بولیے کہ رہنے دو ابھی نہیں خریدنا ہے تو اب ہم کیا ہی کر سکتے ہماں مج گئے ہم آج گئے تھے اپنے لیے چپل کڑ بائی جائے سمجے دکان میں بکار میں جیسے کہتے مطلب کہ یہ جو ابھی ہم جو پہنتے ہیں نا چپل ارے اس میں پیر تیر مطلب بہت عجیب ہو جاتی ہے بھ جان بہت درد ہوتا ہے بع میں کافی دقت ہوتی ہے تو سوچے تھے کہ جار ارے اچھا سے خریدے گا تو بھائی جان نارمل جو ہم لوگ جو فیتا والا چپل ہوتا ہے بھائی جان وہ ہو بھائی جان دام بتا رہے جانتے کتنا بارہ سو روپے پندرہ سو روپے ہم وہاں سے بھاگے دو منٹ میں
بڑا مہنگا بتا رہا تھا
تو بھائی جان ہم تو اتنا مطلب کہ دیکھے تھے باہر میں پھر بھی لیں گے بھائی جان بڑھیا تو لینا ہی ہوگا دقت
جی اور بتائیے نا بھائی جان ااممی ابو جان کیا کائےیں
ا بھائی جان امی جان بھجن سے چاول تھا دال تھا اور مطلب کہ سبزی تھا بھائی جان ابھی پتا نہیں کیا چیز کا سبزی ہم تو کھائے نہیں تو ہم بتایا کیسے
آپ ویسے کتنے بجے کھاتے ہیں بھائی جان
بھائی جان آپ ہم سے جب بھی پارسس کرتے بھائی جان تو آپ پتتا ہی ہوگا کہ ہم کیس کھاتے ہیں آج تو کبھی سنے ہیں کہ کھاتے بھی ہے بھائی جان
بھائی جانا بنا کائے ہوئے تو
نہیں بھائی جان وہ تو ہم بھی بتاکتے ہیں ہم کو پت ہے کھاتے ہو جیسے کہ صبح میں کیا ہوتا ہے کہ نو دس بجے تو جگتے ہیں بھائی جان تو وہی مطلب کہ ادھر ادھر گھومتے گھامتے برش کرتے ہوئے گیارہ بج جاتا ہے تب آپ کا کال آئی ہوئی ر ج بھائی آپ تو ہم سے بات کرتے ہیں
جی جی
گیارہ تو بج ہی جاتی ہے اس کے بعد بھائی جان آپ پھر بارہ ایک بجے کال کرتے تو ہم کھانا کھائے رہ آتے بھائی جان اس سمے کیا اللہاز کا رات کا تو بھائی جان ہمیں بھی نہیں پتا ابھی توک نہیں کھایا پھر دیکھیے اگر بھوک لگے گی تو کھا لیں گے یا مطلب کبھی کبھی تو نو بجے کھا لیتے بھائی جان کبھی کبھی سات بجے آج تو ابھی تک نہیں کھایا کوئی فکس نہیں ہے بھائی جان کہ کب کھا لے
جی وسے پڑھائی کیسا چل رہا ہے بھائی جان آپ کا
پڑھائی بھی ٹھیک ہی چل رہا ہے بھائی جان سب خیریت ہے اور مہربانی بنی ہوئی یہ دیکھیے کیسا جا رہا ہے
بجلی ہے ادھر کی بھائی جان کٹ گئی
آب بجلی آ گئی ہے بھائی جان ابھی ہے پت نہیں کٹ گئی کیا ہم باہر آ چکے ہیں نہیں پتا چل رہی آپ کی طرف ہے
ادھر تو ہے ابھی بھائی جان
ہاں تو ادھر بھی ہوگی
ویسے بارش ہو رہی کہ ایسے
نہیں بھائی جان بارش تھوڑی سی کلے ہوئی تھی آندھی بہت آئی تھی بارش کا
آندھی میں مطلب پیڑ پودے گرے تھے کہ نہیں
ہاں بھائی جان پیڑ پودے کی گرنے کی کمی ہوئی ہے ریب نہیں بھی تو بھائی جان ہمارے ہمارے ہی گاؤں میں نہیں بھی بھائی جان نا تب پندرہ پیڑ گری ہوگی بھائی جان پندرہ
جی ویسے بچے لوگ بتا رہے تھے کہ میرے بھی گاؤں میں گرے ہیں بیس پ بہت زیادہ بہت زیادہ پییر گرے ہیں بھائی جان
جی بھائی جان راستے میں ہی تو کتنے گرے اور اوپر سے جانتے جو باس ہوتی ہے نا بھائی جان وہت پورا لگ ر تھا آج کیسا ہو گیا سوت ہی گیا تھا بھائی جان اتنا ا ت آندھی آئی تھی
جی
لوگ اس مطلب کہ جلانے کے لیے ٹھیک ہو گیا پھر پٹریوں سے بھی بنے گا کافی
ایک بار آندھی آئی تھی سمجے بھائی جان
جی
بہت دن ہو گیا تو آپ آپ کے یہاںگ آنگن کا جو کرکٹ تھا نا
جی
وہ اڑ کر اور ایک دھوجہ کو کاٹ دیا تھا بانس نہیں ہوتا ہے بیمبو اس کو اس کو کاٹ دیا تھا تھا اتنا تیز آیا تھا اڑ کے
پتا نہیں بھائی جان وہ کہے کہ کوئی انسان نہیں تھا
جی وہاں پہ کوئی انسان نہیں تھا تو بچ گیا نہیں تو بھائی جان کیا ہوتا
جی جی ا بھائی جان جانتے ہیں ایک بات ویسے ایک بات پت ہے ان شاء اللہ بات بتا وہ مطلب کہ آج جو جو جس طرح پیٹ ٹوٹا ہے نا بھائی جان اور روپیر کو کاٹ کاٹا جائے بھائی جان تو مطلب کہ اس پیڑ کو کاٹنے میں اتنا پیڑ کاٹنے میں کافی سمے لگے گی اور اوپر سے بھائی جان زیادہ تر لوگوں سے بجلی والی جو کاٹنے والی مشین نہیں ہوتی ہے
جی
ان سے کاٹ بھائی جان اتنا تیز آندی تھی بیچ میں سے ہی توڑ دیا ہے بھائی جان
جی اور سمے بھی نہیں لگا ہے
زیادہ دیر کے لی تھوڑی آندی آئی بھائی جان کچھ دیر کے نہیں تو تھی ہاں ہم لوگ دکھ کر نہیں اتنا بھی نہیں بھائی ن ہم لوگ دکان پہ تھے وہی آئے ہم لوگ پیسہ ڈلوائے اور اس کے بعد گھر جانے لگے تو بارش ہی آ گئے
ارے بھائی جان دکان پہ ہم لوگ تھے نا تب تب تو تھوڑا سا آندھی آیا تھا جب دکان سے ہم لوگ گھر پہ لوٹے اور بارش تھوڑا دھیمی ہوئی اس کے بعد جو آندھی آیا وہ بہت بانک تھا اور پھر پھر آیا تھا بور بور میں بھی آیا تھا پھر
پتا نہیں تو بھائی جان ہم کو تو پتا بھی نہیں چلا تو
سو گئے تھے آج آج کل کل آپ جلدی سو گئے تھے نا اسی لیے پت نہیں چلا
تو دس بجے کے بعد آئی تھی کیا
جی بھائی جان دو بجے دو بج کے انچالیس منٹ پہ آئی تھی اند
او تاپ تو بھائی جان تاپ تو نہیں تب کچھ سو گئے تھے اس اب دھیے بھ جن ہم کو اس میں لائٹ بند بجلی کا انتظار کر رہے تھے کہ اب آئے گی بجلی اب آئے گی
جی ہم بھی تو اسی انتظار میں تھے کہ پڑھائی بھی کرنا تھا ہاں
بھائی جان مری تو فون ہی ریچارج ہم تو جان بوجھ کے سو رہے تھے بھائی ج سوچے تک بجلی نہیں آئے گی اب کچھ کر بھی نہیں سکتے آج نیند پورا لگ
جی اور اور ہم سوچے کہ لائٹ آئے گی تو پڑھائی کیا جائے گا آج رات کو کو تو آئی ہی نہیں ہم بھی سو گئے تھک تین بجے سو گئے ہم بھی
ہم تو بھ جن مزہ سے کل سوئے مطلب نہیں بھی تو بھن میرا مزہ آ گیا بھ جن رات کو پھر رات کو تو دس بجے سوئے لیکن اٹھے آج آٹھ کے نو بجے
جی
سات بجے نیند ٹوٹ چکا تھا بھائی جان پھر بھی سو گئے ہو پتا نہیں نیند اتنا آ رہی تھی کہ کیا جائے عادت ہے کہ نو دس بجے جا کا نا بھاجن تو نیند اسی سے میں ٹوٹتی ہے وہ بھی ٹوٹتا جا عجیب طریقہ سے بھ جب تک کوئی کام نہیں کریں گے مطلب کہ ایسے رہیں گے نا کچھ کام نہیں کریں گے تو پھر پڑ جائے گی
جی
ہم تو بھائی جان ہم تو ویسے بھائی جان جانتے ہیں نیند کے لیے بہت پیٹا ہے
جی کیوں
ارے بھائی جان جانتے کیا ہوتا تھا ہم نا دیرا پور رہتے تھے بھائی جان سمجھے تو جو ہماری نانی جان تھی بھائی جان ہم اپنے مطلب سکس سیون کی بات بتا رہے ہیں جو ہماری نانی جان تھی اور لاک ڈاؤن بھی تھا بھائی جان تو مطلب کہ جانتے کیسا پڑھائی چلتا تھا بھائی جان
بتائیے نا
صبح ہی گیارہ بجے سو جانا ہے اس کے بعد پانچ بجے جگ جانا ہے بھائی جان سمجھے د سارا ہی چار سے جگ آنے لگتا ب اور دوراننے لے جاتے تھے سمجھے ا پورا مطلب بھائی جان اتنا دھیان اپنے رہاتا تھا دوڑنے کا س بھائی جان ابھی گر جائیں گے اب گر جائیں گے ایسا ہوتا تھا بھائی جان سمجھے چار ساھے چار میں جگا کے ابھی اندھیرا ہی ہوتا تھا بھائی جان تو مطلب لے جاتے تھے نانی جان کے ساتھ اور اس کے بعد بھائی جان کیا ہوتا تھا کہ اس کے بعد چھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک پڑنا تھا بھائی جان پانچ گھنٹہ پھر بیچ میں ریسٹ کرنا بیچ میں آرام کرنا تھا پھر بھائی ان مطلب کہ تین بجے سے لے کے پانچ بجے تک بھائی جان پڑھنا تھا یا تو چھ بجے جاتا تھا نہیں تو پانچ بج جاتا تھا اس کے بعد پھر سات بجے سے نو بجے تک رات تک پڑھنا تھا پھر سو جانا تھا اتنا بھائی جان کرا نیم تھا کیا ہوتا تھا بائی جان نہیں بھ تو وہ سب تو ٹھیک ہے دوپہر والا رات والا تو ٹھیک ہے ب ہم لوگ سمے نکال دیتے تھ س مطلبت بر میں سیریل چلتی تھی نہا ٹی وی میں بھائی جان سمجھے تو ہم کیا ہم وہ جو آواز آتا تھا نا بھائی اب آج سے ہی ہم لگ دیکھنے لگتے تھے من میں تو مرنے لگتے تھے کہ ابھی کیا ہو ڈا تونا مطلب کہ سیریل کا انتظار کرتے دیکے یہ سیریل آئے گا تو ایسا ہوگا یہ سیریل آئے گا تو ویسا ہوگا سمجھے بھائی جان
جی بھائی جان
اور کیا کرتے تھے صبح میں ہو بھائی جان تو مطلب کہ نیند اتنا آتا تھا بھائی جان کی سو جاتے تھے پڑھتے پڑتے تھ نانا جی آتے تھے پٹ س ن ایک ہیڈ سوٹ کے
ٹھیک ہے بھائی جانا اللہ حافظ